ہیلو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا حال چال ہے
جی الحمد للہ سب ٹھیک ٹھاک ہے اپنا بتائیے
ا الحمد للہ ہم بھی ٹھیک ہی ٹھاک ہے نا اور کیا ہو رہا ہے ابھی
کچھ نہیں ناشتہ واشتہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں
ویسے آپ کا نام کیا ہے
میرا نام کرینا واس ہے وہ اپ کا نام کیا ہے
میرا نام تو محمد سیف رضا ہو گیا
او اور پڑھائی لکھائی
سب ابھی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے ابھی الیونتھ میں میں نے ایڈمیشن کرایا کامرس اسٹریم سے
اور
ارے اکاؤنٹیبلٹی سے بنانے میں پورا پران چھوڑ جا رہا ہے کیا بولے
نہیں
ویسے آپ کون سے کلاس میں ہے
جی میں بھی الیونت ہی میں ہوں
کہاں ایڈمشن کرایا اپ نے
جی جی جی ایل اے اسکول میں
جی یہ نہیں سکولتے
ہوں
کون سے اسٹریم سے ہیں
کومرس نہیں آرٹس آرٹس
آرٹس اچھا ویسے آپ ٹینتھ میں کتنا پرسینٹیج آیا تھا آپ کا
جی میرا پرسنٹیج آیا تھا سیونٹی ٹو پرسنٹیج ہے
اچھا
جی سی بی ایس س
کون اسکول میں پڑھائی کرتے تھے آپ
گلورس پبلک اسکول
اچھا اور بتائیے گھر میں گھر میں سب ٹھیک ٹھاک
ہاں ٹھیک ٹھاک ہے اپنا بتائیے آپ کے کتنے پرسینٹیج آئے تھے اور کون اسکول میں پڑھے ہیں
میرا تو
نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسینٹ آیا تھا
واہ
آپ کی جگہ ہلہ کیسے ہو رہا ہے
وہ ادھر اگل بگل کر رہے ہیں انٹی لوگ
ہوں آپ جہاں بھیہ ان میں گیٹ بند کر لیجیے تاکہ آواز نہ آے
ہاں بند کر لیے ہیں
اچھا اور بتائیے کیا ہو رہا ابھی آپ لوگوں نے کیا کیا ابھی ناشہ میں کیا آپ لوگوں نے
جی ابھی تو دیہی روٹی اور بھجیاں یہی سب اپ نے ناشتہ کر لیا
ابھی آپ کہاں پر ہے یہ بتائیے نا میرے
ابھی تو ہم ڈالٹین گنج میں ہے
آواز سے آپ تھوڑا دور جائیے نا ایک دم پاس میں ہے آواز سے آواز آ رہا ہے بیک گراؤنڈ میں
ا اب جا نا ہے بعج
ہاں اب ٹھیک ہے ہ ہاں تب ایک بات پوچھنی ہے پوچھو کیا آپ سے
جی پوچھیے
ا تو آپ نے کیا اتنا ہی روٹی کھایا ہے
ہوں
دہی روٹی تو کھانے میں بہت مزہ آتا ہے اس سے بہت تو لگتا ہے ٹھیک بھی ہے پاچن جو ہے وہ جلدی جاتتا ہے پیٹ خراب نہیں ہوتا تا ہے اچھا چیز ہے دہی دہی کھانا چاہیے کھٹا بھی ہوتا ہے میٹھا بھی ہوتا ہے
ہ نہیں کھ میٹھا نہیں ہوتا ہے کھٹی ہی ہوتا ہے دہی
اس میں چینی ڈال دیجیے گا تو میٹھا بھی ہو جائے گا نا
نہیں تو اثر نہیں نہ جائے گا کھٹٹا کا کھٹا تو رہے گا ہی نا
اور کیا پاپا ہم سے بول رہے تھے کہ آپ ٹینتھ میں کمپارٹمنٹ لگا تھا آپ کا اور آپ کر سی بھی پرسنٹ ایا
ارے تو وہ لگ جاتا ہے
لگ جاتا ہے تو آپ نے میرے سے جھوٹ کی بولا کہ آپ کو رہا ہے
کہاں ہے کہ کم پارٹمنٹ لگا ہے آپ کا آپ نے تو بس پرسنٹیج پوچھا تو ہم پرسنٹیج بتا دیے اچ
اچھا اور بتائیے نعت وغیرہ سنائیے ایک آپ سا
ہوں
ایک آدھ شاعری وری سنائیے کم سے کم نعت وات وغیرہ
نات سنا لیتے ہیں تو ایک بار جھوجھم کی درود پاک پڑ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا مشا اللہ خالی اوج عا رہی ہے یاد آتی ہے بہت تو یاد آتی ہے تیری یاد آتی ہے بہت تیری اے میری امی جان سن لیے اب آپ سنا دیجیے
تو جھوم جھوم کے درود شریف پڑھ لیجئ سنا دے رہا ہوں
کے دفن کر کر کے مجھے نا بلانا
آپ کی طرف سے آواز آ رہی ہے تو
دفن کر کے مجھے قبر پر تم میری انا جانا دفن کر کے مجھے نا لبھانا قبر پر تم میری آنا جانا دکتے جگر جا رہا ہوں ہوں آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں س ڈولا کتے جگر جا رہا ہوں آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں کہ ہم یا ہم سے مت پوچھو کہاں جا رہا ہوں آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں کہ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی کا وظیفہ کرو کہ یا نبی یا نبی کا وظیفہ کرو رنگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی آپ بس صل علی پڑھ کے سو جائیے اپ صلی علی پڑھ کے سو جائیے ہوگی ان کی زیارت کبھی نہ کبھی یا نبی یا نبی اور بتائیے کیا حال ہے بھائی کیا حال ہے آپ کے
سب ٹھیک ٹھاک ہے
ٹھیک ٹھاک ہے تو ابھی آپ کوچنگ وغیرہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں جی نہیں ابھی گھر کو جانا ابھی گھر پہ جانا ہے میں سمجھا نہیں کہ نا کیا چاہتی ہوں اپ
جانا ہے اپنے گاؤں
اچھا اور بتائیے اپنے بارے میں کچھ بتائیے ہم کو تھوڑا ہ جی میں
گاؤں سے ہوں گاؤں کا نام ہوا مکتا تابر
اچھا
ہاں وہیں پہ میں رہتی ہوں اور یہاں پہ پڑھائی وڑھائی کرنے کے لیے آئی تھی
ہ لگ بھگ بارہ سال یہر میں اچھا یہاں سے ا
جی
اچھا پتا ہے ہم کل گئے تھے شاید دوست کے برتھ ڈے پارٹی میں سمجھا سمجھے تو اور دوست لے کے آیا تھا تھار مرتوجا کو آپ جانتے مرتوجا کو میرا دوست تو وہ تھار لے کر آیا تھا تو ہم لوگ پورا بلیک پلیک تھار تھا ہم لوگ بیٹھے مطلب بہت مزہ آیا تھار میں بییھنے میں اور پورا ہم لوگ ناچ وغیرہ بجا کر پورا سنتے ہوئے گئے مزے سے ہم لوگ یہ تھے وہاں اپنا ڈھابا میں اپنا ڈھابہ م گ ہیں وہاں پہ گاڑی پارک کیا ہم لووں نے گاڑی پارک کی نا تو ٹائر پنکچر ہو گیا اور ہم لوگ بہت ٹینشن میں ہوگی کہ اب ٹائر کیسے پنچر ہو اور کیسے ٹھیک ہوگا آپ کا دور دور تو کوئی پینچر ویر نہیں دکھ رہا تھا کہ رہ ہے تو بھائی بڑا گاڑی ڈکول کے کیسے لے جائیں گی اس کو تو بہت انتظار کرنے کے بعد کول لگائے بھیا کے پاس ا اس کے بھیا ہیں توحید نام ہے شاید تو وہ آئے بائک سے مکینک لے کر کے تو پھر ٹائر بنا ٹائر بننے کے بعد لگ بھگ ایک تو گھنٹ ٹائر بننے میں لگ گیا کیونکہ بلانا تھا بنوانا تھا پھر اس کے بعد میں لگانا تھا تو رات ہو گیا پورا ایک گھنٹہ تک ہم لوگ ٹارور بنواتے رہ گئے اور ہم لوگ کا پارٹی بھی اتنا اچھا سے نہیں مل پایا گے کہ ادھر گاڑی خراب ہو گیا بھیا تو آدمی ٹینشن وینسن نہ ہو گیا تھا تھا پھر اس کے بعد ہم لوگ پھر وہاں سے چل دیے پھر آ گئے گھر پہ اب پھر آج کا پلان ہے دیک دے آج ہم لوگ جائیں گے پھر کیکہ کل تو پارٹی اسا سے ہو نہیں پایا تو آج جانا ہی ن پڑے گا
ہاں
ہاں آ سوچ رہے تھے کہ تلا جانے کے لیے کیا ہے کہ وہاں بیتلا میں اتنا اچھا اچھا جگہ ہے پیڑ پودا اب آج کل تو پلامو قلعہ میں نہیں جانے دے رہا ہے بائک سے پتا ہے کہ نہیں آپ کو
ہاں یہ بات پتہ چلی ہے
وہاں پر بیریئر لگا دیا ہے آپ بائک سے نہیں جا سکتے وہاں کا اگر آپ کے پاس کار ہے تو پچاس روپے دے کر جائیے بس ہے تو چالیس روپئے دے کر جائیے اور اگر آپ کے پاس نہ بس ہے نہ کار ہے تو آپ وہاں کا ایک گاڑی آتا ہے جیپ ہوتا ہے سفاری
ہاں
اس کو آپ بارہ سو میں بک کیجیے آپ پورا گھوموم کے آئیے ارے پلامو قلعہ میں ہے یہ کہاں کچھ اب تو خالی سب ٹوٹ ٹاٹ گیا ٹوٹ ٹاٹ گیا خالی بڑکا بڑکا پہاڑ ہے ایک آ جائیں گے ہم بارہ سو روپے لگا کے آدمی کے بھائی غریب آدمی کہاں سے کرے گا بتاؤ اب جو امیر ہے وہ تو دھے چل جائے گا اور غریب آدمی کیا کرے گا غریب آدمی تو جھولا لے کے نکل جائے گا پھر اور کیا کر سکتے جی بات صحیح ہوا تھا بارہ سو روپے لے رہے ہیں ہم سے کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں ڈی سی کا پلامو کا جو ڈی سی ہے کو تک کی خبر گیا ہے دیکھوں ڈی سی کیا ایکشن لیتا ہے ارے ڈی س ڈپٹی کلیکٹر گسخور ہے ہاں ہو سکتا ہے ارے وہی سب پیسہ کھانے کے چلتے یہ سب کرتا ہے جنتا کو
ب ب بولتا ہے کہ کریں گے لیکن کرتا نہیں ہے پیسہ بھی لے لیتا ہے
جنتا لوگ کا کوئی آواز نہیں سنتا ہے یہ لوگ سمجھے یہ لوگ پورا ریان ہے ریان اب کیا ہی کر سکتے ہیں اب جو ہوگا دیکھا جائے گا اب جی بھی نہیں کریں گے ا جب جانا ہی بند ہو جائے گا تو لو دھندے نہیں چلے گا جب دھندا نہیں چلے گا تو پھر سے وہی پرانا سسٹم میں آ جائے گا اور کیا کرے گا
ہوں
اور ان لوگوں کے پاس کوئی اپپائے بھی نہیں